ہلو اللام عیک جی جی پھر کام آ گیا تھا
اچھا اچھا اچھا اچھاا گ
جی اور سناائیے
بس کیا بتاؤ میں کون کون سی بات بتاؤ میں آپ بتاؤں میں بھی بچپن کی باتیں آپ سناو بچپن کی باتیں سناؤ
ہاں
جب میں چھوٹا تھا میں بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت تھا ٹھیک ہے ہاں پھر پھر اگر میں پہلگام جاتا تھا یا خاص زیادہ تر پہلگام پہلگام میں جب تک جب جاتا تھا نا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت میری بائیس سال ان بیس سے بائیس سال کی عمر ہوتی تھی اس وقت ہم گھومنے جاتے تھے ہم پہلے ٹوریزم جاتے تھے وہاں سے ہم ہٹ ہٹ لیتے تھھی ٹوریزم ہٹ جو گام بہت ہی ہٹے ہیں وہی لیتے تھے پھر ہم چھ سات بندے جاتے تھے چھ سات لڑکے جاتے تھے پہلگام وہاں ایک ہفتے کے لیے جاتے تھ ایک ہفتے کے لیے ہم بک کر دیتے پھر وہاں سے کیا ہوتا تھا ہم ہر روز ہم اچھا ایک دن میں ایسا ہو گیا کہ ہم جب ا جب ہم پہلگام گئے تھے پہلگام ہم دوسرے تیسرے دن جب ہم نیچے نکلے نیچے اترے ہر سے نیچے اترے تو ہم بازر میں گئے تھے وہاں سے ہم نے کیا ایک دکان کے پاس چ آئی پی ایک ہوٹل والے کے پاس چ آئی پی پھر ہوٹل والے نے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک جگہ ہے چندن واڑی سے پہلے ایک جگہ ہے وہاں ایک بہت ی باغیچہ ہے وہاں پہ بیےتاب کی شوٹنگ ہے فلم بےتاب ہے نا فلم بےتاب اس کی شوٹنگ ہے وہاں پہ پھر ہم پھر ہم سات بجے پیدل چل گئے وہاں تک اسی دن اس کا نام جب وہ فلم بیےتاب تھی نا اسی دن اس ایریا کا نام بیتا وادی کہا گیا
چبے ت ولی ہو کہ
ہم نے وہ شوٹنگ دیکھی ہے ہم نے وہ شوٹنگ دیکھی ہے درب در کو بھی دیکھا ہے اس کے بیٹے کو بھی دیکھا ہے لیکن ہیرائن کو نہیں دیکھا ہے اور کچھ وہ تھے وہاں پہ ڈائریکٹر وائریکٹر تھے وہاں پہ وہاں پہ جو آپ گئے تھے کبھی متاباجی بیتا ویلی کہ ہی آپ کے وہاں ہے نا وہ پانی پھر ہم اسی میں گئے نہانے کے لیے ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ پانی بھی ہوتا ہے بہت ہ اچھی جگہ ہے یا کیا بتاؤ میں میں نے اپنی جوانی پہاڑوں میں گزاری ہے
اچھا
مجھے اچھے لگتے تھے میں اپنا مجھے اپنا ہی پسند ہوتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں ہر روز میں کیا کرتا تھا میں جب ہفتے میں ایک دو دن کی چھٹی ہوتی تھی ایں ہفتے میں دکانوں کی دو دن کی چھٹی ہوتی ہے ایک تو ہے بدوار ایک تو ہے سنی شروار ان تو میں کیا کرتا تھا میں یہ کرتا تھا کہ جو جمعہ کے روز شام کو میں یہاں سے نکلتا تھا س پانچ بجے
اچھا
سیدھا پہلگام جاتا تھا گاڑی میں جاتے تھے اس وقت سومو وومو نہیں ہے گاڑی میں جاتے تھے لال چوک میں جہاں پہ وہ کیمڈیاڈا ہے لال چوک میں جہاں پہ وہ گندا گھر ہے نا اس سے اس طرف لیفٹ سائڈ میں ہے کیمڈیڈاؤ اس کا کہتے تھے وہاں سے ہم اسلام آباد جاتے تھے اور اسلام آباد سے لے کر ہم پہلگام ججی تے یہ ہفتے میں مہینے میں میں چار بار کرتا تھا چار بار جاتدا تھا ایک ایک رات جاتا تھا ایک ایک نائٹ جا تھا وہاں پہ تو سنشچ چل کے روزنے پھر واپس آ جاتا
ہاں
بس اسی جگہ پر جاتا تھا کاں بہت بار بھی گللمرگ گیا تھا لیکن گللمرگ میں کیا مسئلہ تھا وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی وہاں پانی نہیں تھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نہ پانی ہے وہ وہاں نہ بیچنے کے لیے جگہ ہے پہلگام میں کیا ہے ہ پہلگام میں کیا ہے پانی بھی ہے اور ہوا بھی ہیں اور بیٹھنے کے لئے جگہ بھی ہیں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں کوکر نام کوکر نام بھی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے پانی بھی ہے ہوا بھی ہے موسم بھی ہے اچھا ہے سب کچھ ہے اچبل جائی اچبل بھی ہے ویری نگ جائی ویری نگ میں بھی ہے اور ڈسٹرک اننت ناگ میں جہاں جہاں پہ آپ جائیں گے آپ ہر جگہ پہ پانی بھی ملے گا اور ناگ بھی ملے گا یہ ہے اننت ناگ میں ٹھیک ہے ہاں پانی بہت ہ پھر کیا کرتے تھے ہم ہم جاتے تھے کیا بتاؤں یار اس کو میں نے نہیں یہ جو پہلگام کا ایریا نا یہ پہلگام کا ایریا یہ میں نے جیسے کہ یہ پورا دکھ ہے میں نے پہلگام کا جو ایریا ہے میں نے یہ پورا دیکھا یہ جو ہاں پورا پورا دیکھا ہے ایک تو ہے چگن واڑیاں ایک تو ہے بیتاب ویلی یہ تو پہلگام ہے ایک تو آڈو لیکن جب ہم پہلگام بازار میں اتے ہیں نا پہلے چوک میں پہلگام کے چوک میں جہاں گاڑیاں رک ہیں ہ جہاں پہ ہم جہاں پہ ہاں یہ ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو پہلگام کا جو اڈا ہے نا اڈا اسے بائی راستہ ایک راستہ ہے جو دریا کو پار کرنا ہے اس پہ اچھا پل بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایک راستہ ہے نام نہیں ہے یاد نہیں ہے وہاں وہاں پہ بھی میں دو تین بار گیا تھا اب بہت اچھا ہے اور میر نے کیا دیکھیے ف شوٹنگ دیکھیے میرے کرما کی کرما ہے دلیپ صاحب ج ہے میں نے اس کے شوٹنگ بھی دیکھی ہے میں نے یہ فلم دیکھی یہ بے تاب کی ب ہاں یہ جو ہے نا یہ کرما ہے نا کرما کرما کی جو فلم ہے دلیپ صاحب کی اس نے ا وہاں پہ بہت اس کو وہاں بہت سنوایا گیا ہے پہلگام ہے اور بیتاب ویلی ہے اس میں بھی پہلگام ہے یہ دو پھر یہ کیسے ہوا جب میں وہاں پہ گیا تھا وہاں سے شوٹنگ چل رہی تھی میں گیا تھا ہاں میں گیا تھا میں نے دیکھی ہے وہ شوٹنگ دیکھی ہے وہاں پہ دلیپ صاحب کا بھی دیکھا ہے میں نے وہاں پہ ہاں بالکل ہاں میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں پہ ہے یہ جو
ہاں
پہلگاؤں میں مندر ہیں
مندر ہے
مندر میں بھی شوٹنگ تھی یہ جو پہل گاہ کا جو مندر ہے وہاں پہ بھی شوٹنگ تھی ہاں وہ بھی دیکھا ہے میں نے ہاں شوٹنگ تھی ہاں وہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ہاں وہ بھی دیکھی م نے دو فلم کا شوٹنگ دیکھی میں نے وہاں پہ ایک بیتاب اور ایک کرما مجھے پسند لگتا پسند تھا مجھے پسند تھا بہت پسند تھا یہ مجھے ہی نہیں جو میرے دوست نا یہاں کے چھتا بال میں جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ جو سمجھ جب جات تھ ہم اگر ہم گلمرگ جاتات تھے نا
جی
جاتے تھے ہم آھ بجے نو بجے وہاں پہنچے تھے شام کو ساڑھے آھ بجے نو بجے وہاں سے نکلتے تو وپس فساتے ہیں لیکن پہلگام میں ہم چار دن پانچ دن ٹھہرتے تھے ایک ہفتے جی جی جی ہاں بہت اچھا لگتا تھا یہ پہلگام میں ہم جاتے تھے وہاں پہ
پہلگام لگتا ہے آپ کو پہلگام بہت پسند تھا
ہاں ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار جب میری انگیجمنٹ ہوئی ہے نا میری جو بیگم صاحبہ ہے نا وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی وہ ایککول اسکول میں ٹیچر تھی اس ہ ٹیچر تھی اور اسکول کا نام تھا کنگ اسٹن وہ سوورا نوشہر میں تھے وہ سکول تھا ہاں س نو شر میں تھا آ پھر وہ ایک ایک دن وہ پکنک گئے تھے تو مجھے ا میں نے فون کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے جانا تھا پہلگام جانا ہے اسکول کے ساتھ آبھی آ جائی پھر میں ب گیا میں بھی گیا تھا اور میرے ساتھ ایک دوست تھا وہ چھدر معاملے میں میں رہتا تھا فی ال ہمیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا
اكسیڈنٹ ہوا
ہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری یہ کپڑے وپڑے اللہ نے بچایا لیکن ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا ایک دوست ٹر چلا تھا اس ہم نے کھانا وانا یہیں سے بنا کر لیا تھا
اچھا
پھر آ پوچھے ہیں وہاں پہ پہلگام ہے ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن اس وقت پہلگام کھلا تھا لیکن آج ہم جب جاتے ہیں نا پہلگام ہاں آج ہم پہل جب ہم ہاں جب ہم آج پہلگام جاتے ہیں نا
ہوں
کوئی باغیچہ نظر نہیں آتا سب بند
اچھا ہوں
ہ جال لگا ہوا ہے چاروں طرف بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے خالی سڑکیں ہیں سڑکیں اگر وہاں پہ بیٹھیں گے تو سڑک پر بیٹھ نہیں تو تو ہمیں بہت دور جانا پڑے گا بیٹھنے کے
ہاں ہاں
ٹکٹیں ہیں وہاں پہ پنچاس روپے کی سو روپئے کی
ہاں
یہ غلط بات ہے ایک دو جگہ پہ ان کو کھلی چھوڑنیی ہے وہ زمین جہاں لوگ بیٹھیں گے ان نے سب بند کیا ہے دریا بھی بند کیا ہے پارکیں بھی بند کی ہیں اس وقت جب میں وہاں پہ گیا تھا تو خالی ایک پارک تھی وہاں پہ ہم نے وہاں پہ بیھنا میں نے اپنی گھر والی کے ساتھ میں نے وہاں فوٹو بھی اٹھائے تھے وہاں پہ وہاں پہ گئے تھے ایک بار میں نے اس کو گللمرگ لیا تھا گللمرگ لیا تھا زیادہ ٹائم ہاں
ہاں
چھوٹا سفر ہے نا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا میں نے پٹل پہ اس کو لیا تھا وہاں پہ ہاں وہاں پہ گئے گلمرگ پھر کچھ نہیں ہاں ویری نگ بھی گیا تھا ایک ایک دن وہ اسکول کے ساتھ ویری نگ گئی میں بھی گیا تھا اور می اس وقت میں ایک چھوٹی بہن کی لڑکی لڑکی کے ساتھ گیا تھا میں وہاں پہ وہاں سے ہاں گ تھا وری ناگ ڈسٹرک انننت ناگ بس زیاد پسند ہے پہلے نمبر پہ مجھے آتا ہے ڈسٹرکٹ اننت ناگ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈسک گاندربل میرے لیے اگر میں پسند کرتا ہوں نا کسی جگہ پر جانے کے لیے تو ڈسٹرک گاندربل اور ڈسٹرک ڈسٹرک اننت ناگ ہاں چلو ب آپ مجھے جانا ہے لال چوک آپ مجھے مہربانی کرے چھوڑ دیجیے ٹھیک ہے
اوکے اوکے اوکے اوکے
بیٹھو بیٹھو خدا کیا بیٹھو خدا کیا میں اب لال چک جاؤ گا بیٹو خدا کیا والے
ہاںوکےوکےوکے اوکے